آپ ایک دم کال مت کاٹا کرو مطلب ایسا ایک دم کال مت کاٹا کرو اللہ حافظ بول کے یا پھر پھر کرتے بات ایسے کر کے بول کے کاٹا کرو ایسے مت کاٹا کرو ایک دم ٹھیک ہے
بول رہے تھے تو اس لیے لگتا ہے سمجھ میں
ہوں ہوں
ہاں آواز نہیں آ رہی کیا
ہاں اب آرہی ٹھیک ہے اور بتائیے آ رہی مجھے آپ کی آواز بالکل اچھے سے آ رہی ہے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے ناشتہ ہو گیا آپ
بس اب اب میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں اپ اپنے لیے چائے بناؤں گی اس سے پہلے ان لوگوں
یہ ٹھیک ہے آپ کو پانچ بجے اٹھنے کے بعد پانچ بجے اٹھتے ہو تو پھر بارہ ساڑھے بارہ تک یہ کام چلتا ہی رہتا ہے ہے نہ کہ کبھی سبزی بنانا ہے کبھی روٹی بنانا ہے یا کبھی چاول بنانا ہے اب پہلے ہسبینڈ کے لیے ناشته ہے پھر اپنے لیے ناشتہ ہے ساڈھے بارہ تک یہی چلتا ہے
چائے ایسے بنا کے رکھ دو نہ تو پھر مزہ نہیں آتا پینے میں
نہیں چائے تو ہاں رکھی ہوئی اچھی نہیں لگتی تازہ تازہ بناؤ تبھی اچھا لگتا اور چائے زیادہ جو رکھی ہوئی ہو پینا بھی نہیں چاہیے تھوڑے صحت کے لیے نقصاندہ ہوتی ہے وہ
ہاں وہی تو وہی نہیں جمتا نا میرے کو تو پہلے وہ جو پیتا ان لوگوں کو پھر بنا کے دے دیتی ہوں پہر جب میرے کو پینا ہوتا چائے تب بناتی ہوں میں
اچھا اچھا آج تو میں نے ناشتہ ویسے میں بھی تھوڑا لیٹ ہی کرتی ہوں ناشتہ لیکن آج میں پہلے ہی کر چکی ہوں میری بیٹی چھوٹی والی وہ تو اسکول نہیں جاتی ہے ابھی وہ سو رہی ہے تو پہلے میں اس کو اٹھنے کا ویٹ کرتی ہوں کہ جب وہ اٹ جائے تو ہم ساتھ میں کر لیں لیکن اب وہ سو رہی اب دیکھیے کب اٹھتی ہے تو میں نے سوںچا آج میں کر لیتی ہوں ناشتہ تو آج میں نے پہلے ہی ناشتہ کرلیا
چلو وہ اٹھ گئی ہے تو اس پھر اپکو کرانا رہے گا اب آپ کا ہو گیا ہے تو اب سب چلے جاتے ہیں تو پھر میں اپنا آرام سے ابھی کر لوں گی کام اور چاول اس لیے لیٹ بناتی ہوں کیوںکی کھانے والا کوئی رہتا نہیں ہے پھر میں بارہ بجے کھاتی ہوں تو میں وہی ساڑھے دس گیارہ بجے پکا لیتی ہوں
ہاں ٹھیک تو ہے آنے پر آپ چلے جاتے ہو ڈیوٹی چلے جاتی ہو آپ
ہاں بچے آ جاتے ہیں ٹائم ملتا ہے بچوں کو لے آ کے چھوڑ کے تب جاتی ہوں ن تو کبھی کبھی وہ لوگ آ جاتے ہیں اگر مجھے لیٹ ہو گا پہنچنے میں تو وہ لوگ خود سے چلے آتے ہے گھر پہ
جی جی
ہاں وہ بچی بڑی ہے نا میری
اچھا اچھا بیٹی کتنی سال کی ہے بیٹی آپ کی
ہے چودہ سال کی ہے
ہاں تب تو ٹھیک ہے وہ تو پھر اچھے سے سنبھال لیتی ہوگی آپ کے جانے کے بعد گھر میں دیکھ لیتی ہوگی کھانا وانا بھی سرو کر دیتی ہوگی
ہاں کھانا بینا لے لیتے ہیں لیکن دونوں میں جمتا نہیں ہے نا میرا لڑکا نا بڑا اٹھلا انسان ہے وہ
وہ کتنے سال کے ہیں بیٹے
ہے وہ نو سال کا ہے تو وہ نا اریٹیٹ کرتا رہتا ہے مطلب وہ کچھ بھی بولے گی نا تو
کہونگی بہن بھائیوں کا یہی رہتا ہے
کچھ بھی بولے گی نا وہ سنتا نہیں ہے الٹا جواب الٹا جواب دیتا ہے سنتا نہیں ہے
ہم
اور باہر باہر چلا جاتا ہے کھیلنے کے لیے اس لیے ٹی وی ریچارج کروا دیے کہ اپنا ٹی وی دیکھو تھوڑا دیر
ھمم ھمم جی جی
ہاں لیکن اب میرے پاتی آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے نا اس کے لیے آتی ہوں تو یہ لوگ ٹیوشن چلے ہی گئے رہتے ہیں پھر اس کے دس پندرہ منٹ بعد ٹیوشن سے آتے ہاں
ٹیوشن کتنے بجے جاتے ہے
ایک چار بجے ایک پانچ بجے نکل جاتے ہیں پھر چھ چھ ساڑھے چھ بجے آ جاتے تو ایک سات بجے
اچھا آپ کے آنے کے بعد آتے ہونگے
ہاں میں آ جاتی ہوں تھوڑا دیر ریسٹ کرتی ہوں پھر وہ لوگ آتے ہیں پھر آتے شروع ہو جاتے ہیں بھوک لگی ہے مطلب مطلب یہ بات ہو گئی نا کہ اب پیسے والا بھوک لگا ہے
ہاں یہی تو بچوں کو یہی رہتا ہے اگر ان کو بھوک لگی ہے تو سمجھ لیجیے آپ ان کو
کھانا دو کھانا دو نا تو بولتے رہے جاو ہاں بولیں گے کھانا کتنا کھانا کھلاتی ہو ہاں کتنا کھانا کھلاتی ہو تم دیکھو بیٹا کھانا کھالو کھانا کھالو
اچھا انیں باہر کی جیز زیادہ پسند اب یہ جو باہر کی چیزیں بچے کھاتے ہیں اس میں بیمار ہی پڑتے ہیں یہ بر گر موموز چاؤمین یہ سارا کچھ نا باہر کا کھلاو تو وہ صحت کے لیے صحیح نہیں رہتا ہے پیٹ درد کرتا ہے پھر ان بچوں کا
بتاؤ بارش ہونے لائق موسم نہیں تھا دھوپ ہوا ہے لیکن اتنی تیج کی بارش ہو رہی مطلب کس چیز کی آواز آ رہی ہے دیکھ رہے تو بارش ہو رہا ہے
اچھا بارش ہو رہی ہے آپ کے یہاں اچھا وہاں کا یہ موسم تو اچھا ہے جب بارش کبھی بھی ہو جاتی ہے کبھی بھی اچھا موسم ہو جاتا ہے میں بھی گئی ہوں وہاں جہاں آپ ہو تو مجھے اچھا لگا وہاں کا موسم
بارش تو ادھر کبھی نہیں ایسے ایسے دھوپ رہتے تو بھی بارش ہو جاتی تو میں نے بولا اتنا دھوپ ہے اور دھوپ میں بھی بارش گرنے لگا
جی جی جی
یہ ہو گے ایک دم سے
مجھے اچھا لگا
اور
اور ٹھیک ہے بڑھیا ہے آپ بتاؤ کیسا تو آج کا کیا پروگرام ہے شام کا کیا بنانا ہے آپ جو لنچ تو بنا ہی چکے ہو تو ڈنر کی تیاری میں کیا سوچا ہے کیا بنانا ہے آج
مٹالا آتا ہے کہ ہم لوگ بنیں کیا کیونکہ ہم لوگوں میں ایسے ہی سب سمپل ہی کھانا رہتا ہے نا کہ آپ لوگوں میں تھوڑا سا چینجنگ بھی ہو جاتا ہے
ہمارے یہاں ہم تو کافی ہمارے پاس ملٹیپل چوائز ہوتی ہے اب ہمیں کیا بنانا ہے
ہاں اب ہمارے یہاں تو یہ سوچ رہا تھا تو آج ہم نے یہ سبزی لائی تھی تو کل کون سی سبزی لاؤں پھر صبح کے لیے کون سی سبزی لوں اور شام کے لیے کون سی سبزی لوں اور بچے کون سی سبزی کھائیں گے اور کون سی نہیں کھائیں گے اتنا بچوں کا تو اتنا ناٹک رہتا ہے نا ارے یہ سبزی نہیں کھانا وہ لوگ ایسا جان بوجھ کے کرتے رہتے ہیں
بچے آپ کے یہاں مطلب بچے سبزی کھا لیتے ہے
ہاں بچے سبزی کھاتے بھنڈی بھنڈی وغیرہ ہو گیا اس طرح کے ٹنڈے جو کنرو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ سب سبزیاں کھا لیتے ہیں یہ لوگ لیکن ان لوگ کو نا
سبزیاں کھانا چاہیے صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی صحیح ہے بچے کھا لیتے ہیں تو لیکن میرے بچے نہیں کھانا چاہتے ہری سبزی ان کو نون ویج چاہیے رہتا ہے تو جب بھی دیکھو تب وہ ایسا بانتے ہیں حالکہ پھر میں بنا لیتی ہوں سبزی زی ہے دال ہے دال بھی کھانا چاہیے سب سے اچھا پروٹین ہے دال کھاؤ اور پروٹین چاہیے دال کھاؤ
دال تو بھائی دال کے بنا تو میرے گھر
ہوں
اگر دال نہیں بناتی ہوں نا تو میرے ہسبینڈ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں کیو کی وہ پورا دن ہاں پورا دن کا ان کا باہر رہتا ہے نا ایسا روکھا سوکھا بولتے ہیں سوکھا سبزی روٹی ایسے کھانا پڑتا ہے نا تو رات کو ان کو دال چاول سلاد سبزی سب کچھ چاہیے ڈال ڈال تو فیوریٹ ہے اگر سبزی ایک دفہ نہیں بھی ملے گا نا تو ٹھیک ہے پر دال چاہیے ہ اور دال ایسے س سپل دال ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے کہیں گے کہ کیوں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے پورا دال فرائی وغیرہ کر کے بڑھیا سے تبھی جائے گا تبھی کھاتا
اچھا سلاد ہو اس کے ساتھ چٹنی ہو تو چاول ہو روٹی ہو تو الگ ہی مزہ آ جاتا ہے دال کھانے دال اچھی لگتی ہے پھر اگر سلاد چٹنی اور یا اچار وغیرہ ہو تو دال اچھی لگتی ہے بس صرف دال ہو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے
ہاں کبھی کبھی میں کیا کرتی ہوں نہ دال لے رہی ہوں دال میں مطلب دال تو فرائی کرنا ہی کرنا ہے اگر بنا فرائی کیے تھے تو کھائیں گے نہیں دال ا اگر میں فرائی کرتی ہوں گھر میں ا ان کو نہیں دیتی اگر میں کھانے بیٹھوں میں اپنے میں تھوا اچار وغیرہ لے لوںی نمکین وغیرہ یوز کر لوں گی تو بولیں گے کہ تم کو کتنا سواد چاہیے رہتا ہے نمکین کھاتی ہے میں بولا تمیں کھا لو دال ہاں ہاں اچار وہ اچار جلدی نہیں لیتے ہیں ان کو سلاد مل جائے نا تو ان کو آچار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دال فرائی ہوا رہتا ہے نا دال میں ٹماٹر ہر چیز رہتا ہے تو دال فرائی ہو گیا تو ان کو سلاد مل جائے گا تو کھا لیتے ہیں اچار نہیں ملے گا بھی تو بھی چلے گا ایسا ہے سب کا الگ الگ ہے چوائس کیا کر رہے تھے ہاں بچے بھی کھا لیتے ہیں دال
ہاں بس یہی تواچھا اچھی بات ہے مطلب ہم کچھ بنائیں وہ سبھی لوگ کھا لیں تب بھی یہ ٹھیک رہتا ہے اور کوئی نہ کھائے تو وہ کھانا رکھا رہتا ہے تو ویسٹ ہوتا ہے اور کھانا ویسٹ
دال سبھی کھائیں گے بڑھیا سے فرائی یہاں دال مل جائے سب کھا لیں گے
اچھا
ایسا ہے
میرے یہاں تو جوہے میرے یہاں اور بھینس پلتی ہے مطلب ایک ایک گھر ہے جہاں پر گائے بھینس بکری وغیرہ سب ہے ہمارے یہاں تو بس وہ ہمیں سب کچھ فریش ہی ملتا ہے دودھ بھی فریش ہے پیور ہے بالکل گھی بھی بنا لیتے ہیں دہی بھی ہے سب کچھ ہمارے پاس پیور ہیں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں
پی لیتے ہے بابا
بلکل اور بتائیے
ہمارے بچے ہیں نہ ہیلو
جی جی
ہمارے بچے جب گاؤں میں لے کے جاتی ہے نا جب اسکا گائے بھینس کا دودھ آتا ہے نا ہمارےبچے پیتے نہیں ہے بولتے ہیں کہ یہ لسی ہے لسی ہے گاڑھا رہتا ہے نا دودھ اور یہ لوگ ادھر کا پیکٹ کا دودھ
آ وہاں کا دودھ اچھا ہوتا ہے نا
گاؤں کا دودھ ایک دم فریش ہوتا ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور بہت کرے گا انسان تھوڑا پانی ہی ملائے گا نا لیکن یہاں پیکٹ کے دودھ سے تو اچھا ہی رہتا ہے نا
جی جی بہت یہاں تو کچھ مت کہیے پتا نہیں کیا کیا دودھ میں ملاتے ہیں صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑوں کی
نہیں تم کو دو پیسہ مہنگا بیچنا ہے دو پیسہ مہنگا بیچ لو پر کچھ ملاوٹ مت کرو اس سے صحت پہ کت نا پرابلم ہوتا ہے ہاں
واقع میں بہت زیادہ پریشانی ہے چلیے خیر آپ ناشتہ کریے اور اس کے بعد کرتے ہیں بات پھر اچھا لگا آپ سے بات کر کے اوکے اللہ حافظ
اوکے بائے